ہلو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام اورو کیا
ب ن کر
کیا حال ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ بتائیں
ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے
فی الحال تو کچھ نہیں اور کھانا وغیرہ ہو گیا آپ کا
ہاں ہو گیا
اچھا
ہاں ہاں کوا
ہاں نہیں نہیں میرا ابھی نہیں ہوا ہے
اچھا ب
جی پٹ کھاتے تین سو ساڑھے تین تک کھاتے ہیں
اچھا
جی
کیا بنایا
آج میں نے دال چاول بھاجی بنائی تھی
اچھا کس کی بات کس چیز کی بھات
آپ نے کیا بنایا تھا
دیکسن یہاں پ بریانی
اچھا
ہ
اور آپ جیسے بیگن کا بیگن سے آپ کیا کیا بنا لیتے ہو
ہ بگا سبزی بناتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتی ہے آپ کیا بولے ہیں
آ کا نام مطلب بتا سکتے ہو
ہاں
ٹھیک ہے بتائیں پھر
ہوں ہ ہ بھائی آلو سال بناتے ہیں نا
ہاں
ہ بییدک کو بیگن کو کاٹ لیں گے چار ٹکڑے میں
ہاں
آنے کو بھی بڑا سائ بہ وہ بھی سے کو دقت کاٹ نہیں ہو
جی جی
دھول کر اچھے سے کوکر میں ڈالنےیں کا نا
ہاں
پھر اس کے بعد پیاز میڈیم سائز کی چار روپیہ اور لے لیں گے جتنا بیگن ہو اسی حساب سے ہ پیاز اور پھر اس کو پیاز کو کااب لیں گے بہت نام موٹا ہونا پتلا ہ
ہوں ہوں ہ جیسے آپ مطلب اس میں پیاز جو یہ والا کٹ کر کے ڈالتے ہو پیسا ہوا نہیں ڈالتے
پیسا ب دال کو ایسے ہی ہ میڈیم سائز تھوڑا پیاز زیادہ ہی وہ
اچھا
ہاں او سھر اس نہیں اس کو کاٹ کے اس کو وہ بھی ڈال دیں گے اور ٹماٹر دال کٹکر دال تے ہیں ٹھیک ہے ہاں اس میں مکسر وہ والا ڈبہ ہوتا ہے نا
ہاں ہاں
اس میں پچھورن ہوتا ہے نا زیرا ویتھی
ہاں ہاں ساری چیز رہتی ہے اجوائن ساری چیزیں رہتی
ہاں سال اس میں ڈال کر تھوڑا سا لہسن ڈال کر اس کو پیس لیں گے نا میں اس کو پیس کر تو وہ جس میں سب گانے ہیں سمان یہ بھی ڈال دیں گے اس میں اور پھر اس میں نمک ہلدی ڈال دیں گے پھر اس کچا تیل ہوتا نا کڑوا ہوا
ہاں ہاں
وہ ڈال دیں گے مطلب حساب سے ڈالیں گے بائی سبی لو چھر سے چل لیں گے اس میں ہری مرچ ہری مرچی ہوتی ہے نا اس کو جتنے آپ کو تیکھا چاہیے پھاڑ کر ڈال دیں گے کھڑے
ہوں ہوں ہاں
پھر اس کو اچھے سے چر کر اس کو اسے پانی بالک ڈالنا
اچھا مطلب کہ آپ تو جو جیسے وہ بریان وہ جو بریان کر تو وہ چ نہیں کر تو سب کو ایک ہی ساتھ ملا کے ڈال دیتا
کئی طرح کی بولاتے ہیں
ہاں تو جیسا ہم لوگ بریانی والا بھی بنا ایسے والا بھی بنتا ہے لیکن ہم لوگ بریانی والا بناتے جیسے پیاز مطلب بیگن کو آلو کو کٹ کر لیا پھر اس میں کیا کرتے پیاز مطلب کٹ کر باریک باریک سا اور تیل لیتے النے کے بعد کیا کرتے پیار ڈالتے ہیں اس کو بران کرتے برن کرنے کے بعد وہ بیگن آلو جوس کو ڈال دیتے پھر اس سے اچھے سے مولنے کے لیے تھوڑا سا چھوڑ دیتے لہسن رچو ٹھیک ہے جی لہسن ڈال آپ اس کو مولنے کے لیے ڈھک دو جب وہ اچھے سے مال جائے اچھے سنبھالنے لگ جائے تب اس کے اس کے بعد کیا کرنا مطلب کہ اس میں سارے مسالے ڈالنا سبھی مسالے جی اس میں مسالہ ڈال کے آپ اس کو اچھے سے مطلب کہ ملاؤ اچھے سے جیسے مطلب کہ اس کا اسمیل مر جائے پورے مسالے کا اور اچھی خوشبو آنے لگ اچا تب جا کے مطلب کہ اسے اس میں پانی ڈالو تھوڑا
ہوں
ہاں تھوڑا پانی ڈالو پھر آپ کی سبزی مطلب کہ تھوڑا ایک دو ا بلان ہوگی پھر وہ بن جائے گی روح بنا کے دیک گا نا بہت اچھا لگتا ہے ایک اور جی ایک اور طریقہ کیا یہ ہوتا ہے جیسے صرف بیگن کا ہم لوگ بناتے ہیں تو اس اس میں کیا ہوتا ہے تیل ڈالا ٹھیک ہے فورن ڈالا اور بیگن ڈال دیا ٹھیک ہے اس ہاں بگن ڈال دیا اس کو اچھے سے تھوڑا ملا اور مال ہے اس میں لہسن تھاسا اچھے سے کر کے جیسے لہسن کا اسمیل مار جائے ٹھیک ہے توس اچھے سے بھنےیں اس کے بعد کیا کریں سارے مسالے ڈال دیے جیسے ادرک اور مرچ ہری مرچ دھنیا اور ہلدی نمک یہ سب ساری چیز اس میں ڈال دو اور پھر اچھے سے اسے بھونو اور دیکھو وہ وہ اچھی لگتی ہے مطلب کہ جیسے روٹی کے ساتھ کھانے میں اور ٹیسٹی لگتا
ہ اچھا چل یہ وہی آج بنا کر دیتے ہیں
یہ با سمپل طریقہ مطلب کہ آسان ہے اور جلدی بن
اچھا اس میں پیاز پیاز ڈالنی ہے
پیاز نہیں ڈالنی ہے پیاز اس میں یوز نہیں کرتے
اچھا اچھا
ہ صرف مسالے یوز کرتے لہسن اور باقی سارے مسالے جو ہوتے وہ سب یوز کرتے پیاز نہیں یوز کرتے
اچھا
جی
ہ یہ تو بہت آسا ہوان
ہاں اسان ہے اور کھانے میں بھی ٹیسٹ
ہاں لگ رہی ہے ب
ہاں وہ کھانے میں بھی ٹیسٹی لگتی ہے اور کیا بنا لیتے تو اب ہےگن سے
ہ یہی اور دوسرے طریقے سے بھی سبزی بناتے ہیں پکوڑے بناتے اور
ہاں پکوڑے بھی بناات
اچھا وہ کیسے بناتی ہ
پکوڑے میں جیسے مطلب بگن کو چکلے چکلے سے اگر چکلے والے بگن ہو تو چکلے سے کاٹ لینے نہیں تو گول لو تو گول گول کاٹ لینے اس مطلب مطلب زیادہ تو موٹا نہیں کرنا میڈیم کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پانی میں سال تو پھر ادھر کیا کرو میں تو گیہوں کے آٹے میں بناتی ہوں بییسن میں نہیں بناتی ٹھیک ہے گیہوں کے آٹے میں سارے مس مسالا ڈال دی پیاز بڑے بڑے کک کہ مرچ اچ مرچی ہری مرچی جو ہوتی ہے اس کو باریک کر کے دھنیا پتتا ہری مطلب باریک کرڑ کے اور پھر ادھر ہل پتی نمک مرچائی مرچ سب کچھ اس میں ڈال کے لس س نہیں ڈالنا ہے
ہ اچھا
سارا مسالہ ڈال کے اس کو اچھے گھول لو اور پھر کڑائی میں تیل لو تیل میں تیل گرم ہو جائے بیگن کو وغیرہ میں ڈال کے پھر اس کے بعد اس میں تیل میں ڈالو ا لٹ پلٹ کر کے پھر وہ ج پھر کھاؤ خ چائے کے ساتھ اور ٹیسٹ لگتا ہے
بارش کے موسم میں اچھا لگے گا
کے موسم ہم اچھا لگتا ہے
ہ بار س ت ہو
ہاں یہاں بھی بارش ہوتی یا بادل لگے ہوئے ہیں مطلب کہ تھوڑا بہت ہا بھی چل رہی ہے
اچھا
ابھی تو موسم بارش کئی ہے نا تو کچھ زیادہ ہی بارش ہوتی رہتی ہے آندھی طوفان تو اس بار تو حد پہ اس سے زیادہ ہو
ہاں یہاں ب ابھی نہ نہیں بارش بس طوفان آتا ہے بارش نہیں ہوتی
اچھا
ہوں توفان آج
طوفان سے بہت ڈر لگتا ہے طوفان عجیب طوفان آتا ہے عجیب سا مطلب کہ ڈرانا ٹائپ
ہاں بہت ڈر نا بہت یہاں بہت پیڑ گر جاتا ہے بہت زیادہ گھر گر ہے
ارے بہت ساری جگہ مطلب کہ کتنے تو آدمی مر جاتا
ہوں سم سے ابھی ا ٹھیک ہے اورو نمازاز نماز وغیرہ پڑ چکی ہے آپ
نماز نماز تو نہیں پڑھی ہوں ابھی
اچھا اچھا
ابھی نہیں پڑھ رہی
اچھا نہیں بس یہ جا رہا تھ سم نے مے بات کر لی
یہ دو چ والیس ہو گیا ٹائمنگ تو ختم ہونے والے
ہ ہاں ٹائم ختم ہونے والا آج لیٹ ہو گئی
اچھا آج بریانی بناؤگا نا تو لیٹ تو ہوگا ہی سبھی کو ہوتا ہے اور لوگ بھی بناتے ہیں نا تو ویسے ہی ہوتا ہے کیاائے گ
ہوں ہوں
لیٹ ہو ہی جاتا ہے اچھا
اس کے بعد سام میں تھوڑا فرصت رہتی ہے
ہاں شام میں فرصت رہتی کیونکہ شام میں بچ جاتی ہے نا سام میں بریانی بچ جی ہے تو مزے بھی آتے
ہاںس سووراج بجار بچی ہوئی ہے اور اچھی لگتی ہے نا
ہاں ٹھنڈا رہتا نا تو اور اچھا لگتا کھانے میں گرم ہے تو لگتا ہی لگتا لیک لیکن ٹھنڈے میں تو اور مزے ہی آتے کہ ہے اب سبزی بریانی کبھی بھی بنایا ہو سبزی بریانی
ہاں سبزی میںگ بنایا
کٹ ہم لوگ نہیں بناتے تھ سبزی بریانی
ا
آپ پوچھیں گے کیوں نہیں بناتے ہو میں کہتی ہوں کہ سبزی کھاتے یہ تو پھر سبزی بریانی کے
صی بات ہ انا نہیں بنایا ہو کبھی
نہیں بناائی انڈا بھی نہیں بنایا
چھ
میں مطلب کہ چکن کا ہی بناتی ہوں باقی یہ سب ساری چیزیں ایسا کب نہیں بناتے ر دیکھتی ہ سویابین کی بریانی بناتے لوگ یہ سب ساری چیزیں کی بریانی بناتے میں بولتی ہ وہ لوگ وہ سبزی بنا کے کھائے تو اچھا بریانی کیا کھائیں گے
صحیح یہاں
چلے ٹھیک ہے آپ کی ریسپی مطلب اچھی لگی مجھے تھینک یو سو مچ بتانے کے لیے اس چا ضرور رائی کروں گی ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے اللہ حافظ